السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام
اہ کیسی ہو آپ
میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر الحمد الله
اچھا آپ کے ممی پاپا ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی سب ٹھیک ہے اچھا آج کا دن کیسا رہا آپ کا
بہت ہی اچھا آج میرا پیپر تھا اسائنمنٹ سبمٹ کرنا تھا پولٹیکل سائنس کور وائی وا بھی تھا ہاں لاسٹ تھا آج
اچھا
میں نے میں نے آپ کوبھی بہت سارے کالز کی بہت کال کی
کس کے ساتھ اچھا مجھے آپ نے کال کی تھی ہاں وہ ایکچولی میں فام پر میں نے نہیں دیکھی میں وہ و این آ وہ ہے نہ چوائس فیلنگ مائنر سبجیکٹس کی تو وہ جو ہم نے کل فل کی تھی اس میں ایکچلی ایک سبجیکٹ چینج ہوئے پھر ہمیں نئے
اور فام فام کو فام دیکھا آپ نے
ہاں وہ دیکھا لیکن ابھی میں نے فل نہیں کیا کل سنڈے نا کل ہم وہ نہیں لے جائیں گے اس لیے کل میں وہ آرام سے فل کروں گی
میں بھی کروں گی
ہ جہاں پہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا وہاں پر یہ ہاں ایک جگہ فل کریں گے چھوٹا ہے جو ہے نا وہ ہیلپ کرے گی اس سے آتے فارم فل کرنے
ہاں یار اگر ہم آپ کی کر ایسے میں پھر وہ ہیلپ کر کے پھر ہم ڈیں گے سنڈے کے دن واں ٹھیک ہے منڈے ہاں منڈے کی اگر اس اس کے لیے اگر ہفتہ بھی لگے جائے وہ ٹینشن نیے لیکن بننا چاہے جلدی
نہیں ہم دھیرے دھیرے ہو جائے گا لیکن ہونا چاہیے
ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا ہے ضروری ہے نا
ہاں اس کے ساتھ بھی کنٹیکٹ رکھنا وہ اسٹیٹس رکھتے ہیں
ہاں آپ اس کو کرنا میسج بولنا ہم نے ایسے کیا فارم لایا ب اب ہمیں بھی مطلب برتھ سرٹیفکیٹ اور آپ نے میری فرینڈ کو بولا تھا کل میں اس کے بارے میں پتا کر نا میں بولونگ پھر آپ یہ کرا میسیج اس کو
میں نے اسنیپ چیٹ پہ بھی اسے ایڈ کیا
ہاں
اور میں اسے اسنیپس بھی سینڈ کرتی ہوں تاکہ ہم ایسے بھی
آ ہاں وپ ب سنو آپ واٹسپ سے اس کو میسیج کرنا بولنا ب آپ اس کو بولنا آپ نے میری فرینڈ کو یہ میسیج کی تھی مطلب مطلب اس سرٹیفکیٹ بارے میں مطلب برتھ سرٹیفکیٹ کے بارے میں بولا تھا کہ میں آپ کو بولوں گی تو دیکھتے ہیں کیا بولیں گی پھر وہ آپ کو آپ میسج کرنا اس کو اور بولنا ہم نے یہ فارام لایا فل ملب کر رہ ہیں آپ ہم اس مطلب ایک بنائیں گے آپ برتھ سرٹیفکیٹ
ٹھیک ہے ہاں میں کروں گی
ہوں
نوشناہ سے بھی مجھے بات کرنی تھی اس سے بھی ابھی بات کروں گی میں
ہاں ابھی کرنا اسکو کال
ہاں پھر شاید میرا کل ریچارج ختم ہو جائے گا
ہاں
ہاں پتا نہیں پھر کب ریچارج ہو گا
میں جلدی جانا آو پتہ نہیں کال ضروری ہو
ہاں مل چارج چل رہ رہا بس تین دن میں جو ہے وہ میکسمم میں ریچارج کے بغیر رہتے تو تین دن سے زیادہ میں نے کبھی ایسے فون نہیں چوڑا ریچارج کے بے
ضرورت پڑتا ہے نہ بہت زیادہ کالج کی میسج بہت ساری اور یہ فون
ہاں اور گروپس میں بھی میسج آتی ہے کالج کی بہت زیادہ اپ ڈیٹ
اس لیے
ی پہ سیبس بھی سارا سلیبس سینڈ کیا انہوں نے
ہاں ساتھ ساتھ پڑھنا
اس کے بعد ایمن سے بھی مجھے بات کرنی ہے آپ کرو گے ایئمن سے بات
ہاں میں کروں گی اس کے ساتھ بات
ہاں میں اس کا نمبر سینڈ کروں گی آپ میں اسے بولوں گی پھر اس سے بات کرو
ہاں
آپ کتنے ٹاسک کمپلیٹ ہوئے
ٹونینٹی فائیو
ٹوینٹی فائیو ٹھیک
فائیو ہی اب میں ایمن س
میرے ففٹین میں سے الیون ہوئے آپ کی کتنے میں سے ہوئے ٹوینٹی فائیو تھرٹی میں سے
نہیں ٹوئینٹی فائیو میں سے ٹوئنٹی فور ہوئی ابھی
اچھا اچھا ہاں ففٹین کے بعد ٹوینٹی
میں نے اپنے کزن کے ساتھ بھی بات کی نہ ایک دو بار اور نہ اشن سے بھی ایک دو اس لیے اور میوش کے ساتھ بھی اس لیے مجھے زیادہ ٹسکس استعمال ہو
ہاں صحیح
آپ ایمن کے ساتھ بات کرنا نوشین سے اور میش اور میں سمرن کے ساتھ ہی بات کروں گی
میں بھی ایمن سے بھی بات کروں گی اس کے کتنے منٹ آئے فور ٹوینٹی سکس
فور
آج ہائر سیکنڈری میں میچ تھا کوئی
ہاں پتا کبڈی ہوتا ہے نا شاید کھوکھو یا کبڈی ہوتے ہیں
ہاں لیکن کرکٹ بھی تھا اس سے پہلے
کرکٹ بھی ہو گیا
ہاں میں دیکھا اس نے آپ کرکٹ تھا
اور سنو ہم جائیں گے جی مالا
کہاں
تو یہاں پہ ہے نا وہ اس کو کیا بولتے ہیں فاروق انکل فاروق ا انکل کی دکان
وہاں کیا کر رہا ہیں
وہ وہاں کھولا ہے نا جم
اچھا
صبح لڑکیاں جاتی ہے اور شام کو لڑکے اگر فیمیل بھی ہوگا نا ہمول وہ فل ٹی شرٹ مطلب لگائیں گے کیا فل ٹی شرٹ مطلب
ہاں وہ لگا سکتے ہیں اگر فیمیل ہوی لیکن اگر میل ہوگا تو ہم وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ کہ وہاں پہ پھر جو کچھ ایکسرسائز ایسے ہوتی ہے جس میں وہ ٹچ بھی کرتے ہیں اس لیے
نہیں نہیں میرے پاس میں گئی نا اپنے کزن کے ساتھ وہاں جم جم سینٹر میں
ہوں
وہ ان کو دکھاتا ہے پہلے دن کیا کیا کرنا ہوتا بس وہ باقی خود کرتے ہیں اور سر پھر باہر جاتا ہے پھر وہ خود اکیلے کرتے ہیں
نہیں آج ان کو پہلے پہلے ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے ان کو یوز کرنے میں سب کو نہیں آتا ہے تو وہ پھر وہ ٹچ بھی کرتے اور ایسے مجھے پتا ہے جم کیسے کہ وہاں پہ ٹچ بھی ہوتا ہے اس لیے میل نہیں ہونا چاہیے فیمیل ہی ہونی چاہیے اس لیے کہہ رہی ہوں میں کہ اگر میل ہوا تو ہم نہیں جائیں گے وہاں پہ وہ ٹچ کرے گا تو ٹھیک نہیں رہے گا
اگر ہم لگائی گے نا ب وہ پھلٹی ہی کی س کوئی بھی ٹچ نہیں کرینگے میں گئی وہ تین بار بار جیب سینٹر خدا کی قسم خورا وہ پتہ ہے وہ سر ان کو بولتا ہیں ایسے ایسے کرو سر اس چیت پھو بیٹ جا ٹائم دکھت کیسے کیسے کرنے پھر وہ سیم ویسے ہی کرتے ہیں مطلب پھر وہ باہر جاتا ہے سر اور الگ اپنے آفس میں جاتے ہیں تب تک جب وہ ختم کریں گے کام آئے اب آئی میری بات سمجھ ہم چاہیں گے ہم اس کے ساتھ بات کریں گے اس کے مطلب اچھے سے
یہاں کوئی لڑکی جاتی ہے آس پاس سے جانتی ہو
ہاں بہت ساری مطلب جات
پھر انہیں سے بات کریں گے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کون ٹرینر ہے کتنے پیسے لگتے ہیں اور پروٹین
میں سوچ رہی تھی ہم جائیں گے گیارہ بجے گیارہ یا دس بجے جائیں گے موسٹلی مسم یہ ہے نا جو ہمارے یہ نیبر اور پ بھی جاتے ہے وہ مطلب فائیو پی ایم کو جاتے ہے مطلب ملب اس عصر کے بعد نماز کے بعد لڑکیوں کو صبح جانا ہوتا ہے اس لیے میں سوچ رہی تھی میں مطلب سر اس سر کا نمبر لاؤں گی اس سے بات کروں گی خود مطلب وہاں جائیں گے ہم دونوں اچھے سے بات کریں گے اس کے ساتھ ہوئے
نہیں اسے پروٹین کے لیے اور پے اتنے پیسے کہاں سے لاؤ گے تم ممبر شپ کے لیے بھی پھر
میں بہت سوچ رہی تھی اگر ہمیں نیت پیسے جمع ہو
پہلے میرے خیال سے پہلے ہمیں ویٹ کرنا تھا اگر ج ہمیں جاب مل جاتی نا یہ والی تب ہم جا سکتے تھے ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں کیونکہ اگر ہاں آپ کہوگی کہ میں مجھے بس جم کرنا ہے اس کے لممبر شپ کے لیے نہیں اس میں پروٹین جو ہوتا ہے وہ مہنگا آتا اور اوٹس بھی کھانے پڑتے ہیں بہت ساری چیزیں اور بوائلڈ ایگس بھی کھانے پڑتے دو دن میں ان سب کے لیے بھی پیسے لگتے ہیں نا تو پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں پیسے اتنے پیسے آئیں گے کہاں سے
تو ہم ایک بار کام کریں گے
ہاں پہلے ہم بس جاب مل جائے یہ ہم اسی منتھ میں کریں گے اسی منتھ میں ہمیں بھی جاب بھی ملنی چاہیے ہمارا یہ سرٹیفکیٹ پین کارڈ سب بننا چاہیے
فرسٹ اگست میں ہم اسٹارٹ کریں گے فرسٹ اگست ت پھر اسٹارٹ کریں گے ہم
ہاں پھر اگر جاب ملی نہ پھر ہمیں اچھے خاصے پیسے مل تو ہم انشا اللہ ضرور اسٹارٹ کر پھر ہمیں کیا مسلہ ہے بس اور یہ ٹرینر فیمیل ہونی چاہیے پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے
لیکن جائیں گے ضرور کیونکہ ہمیں فیزکلی بھی ہمیں فٹ رہنا چاہی نہ پتہ میں جو کام کری بھاری بالٹی اٹھاری نہ مطلب کوئی پانی کا بالٹی مطلب وہ بھاری ہوتا ہے نا میں اٹھاتی ہوں آپ کو پتا مجھے اتنا سوکوں ملا اس کے بعد مجھے اتنی پین ہوئی دی مصالز میں
ہاں صحیح ہے نہیں میں نے بہت ایف پری ورک آؤٹ کیا ہے میں نے گھر پہ میں یہ سب چیزیں کر پاتی ہوں پھر بھی
نہیں ہم جائیں گے بس ہم ٹوئنٹی ایٹ ہے سکس منتھس تک جا جائیں گے بس ٹھیک ہے
لیکن یہ پھر ریورس ہوتا ہے اس کو کنٹینیو رکھنا پڑتا ہے
ہاں
یہ مسئلہ بھی ہے نا اس کا
ہاں جائیں گے کنٹریز میں کیا ہے جائیں گے اچھا ہے فیزکلی فٹ اور کھا اور اسے ہم کھا بھی سکتے ہیں بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے
ہاں
ہم کچھ مت کھا سکتے مطلب ہم زیادہ مت کھاتے ہیں اچھے سے بو بو بھی آپ کو پتا میری کزن ہے جاتی ہے نا صبح نؤ سنو میری کزن صبح نو ب نائن ہاں نائن پی ایم اے ایم کو جاتی ہے نہ صبح مطلب ایٹ ہاں ایٹ بجے وہ جاتی جب وہ واپس آرہی ہے تو آپ ک پتہ ہے وہ کتنا سارا کھاتی ہے مطلب ایک دو اوٹس مطلب کہ دو وہ بال اور مطلب یہ اگس دو بھی کھاتی ہے بائلڈ
اچھا
دو اور اس کو کیا بولتے پینٹ بٹر مطلب اس کو کیا روٹی کے ساتھ پینٹ بٹر مطلب دو روٹی اور لپٹن مطلب جائے بھی اور پتہ ہے جب صبح مطلب جاتی ہے نا اس ٹائم بھی وہ اچھے سے کھاتی ہیں مطلب وہ تلبینا چائے روٹی دو
ہاں ان کو بہت بھوک لگتی ہے میں نے سنا ہے آپ کو پتا ہے میں جب گھر پہ کرتی ہوں نا ہوم ورک آؤٹ
ٹین گلاسز میں پینے ہے پانی
ہاں صحیح آپ آپ کو بتا ہے میں نے بھی ایک بار ٹرائی کیا تھا اس دن میں وہ کھجور والا دودھ ہوتا ہے نا جو اس میں کھجور سوک کر کے رکھتے ہیں وہ پیتی تھی اور انڈے ایک دن کھاتی تھی اور وہ اچھے سے کھانا وغیرہ میں جب ورک آؤٹ کرتا ہوں مجھے بہت بھوک لگتی تھی بہت زیادہ
اور میری حالت دیکھیے میں نے نینتھ سے مطلب میں نے نائن زیادہ مطلب کسی سے مطلب کھانا یہ اسٹاٹ کی میں میں سوچ رہی تھی میں جیسے یہ کھاونگی وہ مجھے میں بہت زیادہ کھاتی ہوں لیکن اب تو میری حالت دیکھ رہی ہو نا میں دن با دن کیا
ہاں صحیح ہے آپ کو جانا ضروری ہے جم سب کے لیے ضروری ہے ہمارے آئمن ہے نا اس کو بھی ضروری جانا اس کو گھر والے بول رہے تھے ہم پیسے دیں گے تم جاؤ
آپ جاؤ اپنی حالت دیکھو اللہ کی قسم آپ پھر بھی ٹھیک ہو ہاں
ہاں
ہے نا اب تھوڑی ضرورت ہے بس اگر آپ کروگی اس سے آپ فزیکل ہی فٹ رہیں گی اور بھوک بڑھتی ہے وہ اچھی اگزرسائز ہے
ایسے صحت سب سے پہلے صحت ہے تو سب کچھ ہے ہاں لیزینس بھی اور ہم گھر کے کام جو آسانی سے کر پائیں گے کچھ بھی وزن اٹھانا
میں کہ رہی ہوں اور ہم لیزی نہیں بن جائیں گے وہ جیسے ہمیں
ہاں اس سے ہم ایکٹو بھی ہو جاے گے لیزیینس بھی دور ہو جائے گی صحت بھی
ہاں اچھا ٹھیک ہے ہم بعد میں کال کر
ٹھیک ہے میں کاٹوں پھر